ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور کیسی ہو سب خیریت جی جی سب خیریت سب خیریت جی جی اور کیا کر رہی تھی تم
کچھ نہیں بس بیٹٹھی ہوئی تھی ابھی کھانا خاکے تھی تو بیٹھی ہوئی تھی ابھی
جی جی میں بھی بس ابھی بیٹھی تھی کھانا چھانا کھایا سب اپنے مسئلے ختم کیے اب میں آئی تھی فون چلا رہے تھے تو میں نے کہا چل تھوڑی آن لائن شاپنگ کر لیتی ہوں بس آن لائن پہ بیٹھ ئی میں ایک سوٹ پسند کیا دل مانا نہیں دوسرا کیا پھر دل مانا نہیں میں نے کہا چلو میں آپ ہی سے ہی پوچھتی ہوں آپ ہی سے ہی پوچھتی ہوں آن لائن کا کپڑا لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے
نہیں میرے خیال میں تو آن لائن کی شاپنگ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں پت نہیں ہوتا کہ آن لائن میں کیسا کپڑا آ رہا ہے کیسا نہیں آ رہا ہے کیا اسٹف ہے کپڑے کا تو میری میری مانو تو مت ھی لاؤ اپ
اچھا آن لائن کپڑا میں متی لوں
ہاں جی ہاں جیسے بچوں کے ہو گئے ا یہ بھی کئی بار چھوٹا بڑا سائز آ جاتا ہے
جی جی میں جی جی بس نہیں اٹاف میں نے ایک بار آڈر کیا تھا اپنا سوٹ آڈر کیا تھا اور تم مانو گی جھوٹ انشاء اللہ اتنا خوبصورت سوٹ تھا نا وہ بس ایک ہوتا نا دل آ جانا چیز کے اوپر میں نے تو اسی ٹائم اس کو آرڈر کیا مطلب سی او ڈی کیا میں نے جب وہ گھر پہ آیا میں باہر تھی تو مجھے میری امی کا کال آیا میری امی بولتی تم آ رہا نا وہ پارسل آ گیا میں نے بولا امی تم لے لو تم مانوی جھٹ آپ م میں اتنی جلدی گھر پہ آئی مجھے اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی نا اس کو کھولنے کی اور آپ ہی جو میں نے اس کو کھول ک کھولنے کے بعد جب میں نے اس کو اندر سے دیکھا سارا کا سارا کپڑا فٹا ہوا نکلا کرتا بھی نہیں نکلا نکلا فٹا ہوا سارا نکل اچا اور تب سے تو م نے بولا اب تو نہیں میں منگوات کپڑا اب تو جو مرضی ہو جائے دیکھو ٹائم بھی میں نے اپنا اتنا ضائع کیا پھر میں نے اپنے پیسے بھی اتنے ضائع ے بس ان سب مسئلوں میں پھر میر کو میرے شوہر سے بھی گالی پڑی وہ بھی مجھے بول تھ کہتے تمہیں پتہ ہے تم نے اتنا مہنگا بھی منگایا تمہیں پہ ہے اگر تمہارا صح آتا تم کیا کرتی میں نے ان کو واپس کرنے کے لیے میسجز ڈالے انوں نے کوئی رپلائی کوئی فون کوئی کچھ نہیں میرا اٹھایا تب سے میں نے بولا اب نہیں میں آن لائن شاپگ کرتی آج میرا ویسے ہی بہت جی کر رہا تھا میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں اتنے ٹائم سے میں بیٹھی ہوئی تھی تھی کچھ میں نے کہا لیا نہیں پھر مجھے میں نے کہا سو ایک بار آپ سے بھی پوچھ لیں آپ
ہ ہ صحی بات ہے میں نے بھی میں نے بھی تو ایک بار مگ وایا تھا آن لائن اس پہ تو انسٹاگرام سے منگوایا تھا میں نے تو وہاں سے وہ سلییکن والی وہ ن جلاب
جی جی ج
وہ میں نے منگ سلیکون کی جلابیں اور ساتھ میں نا ان کو انہوں نے کریم دی تھی کہ پیروں پہ لگا کے ایڑیا فٹی ہوں گی تو ٹھیک ہو جاتی ہیں تو میں نے وہ منگوا لیا اور اس میں جب پارس سللمیرا آیا تو اس میں سے کیا نہیں اگلا دو بچوں کی جرابیں مجھے اتنا غصہ آیا اور ریٹرن کا بھی وہ
آپشن ادھر آپ پہ یہی تو چیزیں ہوتی ہیں کہ انہ سب چیزوں سے ہماری فراڈ والا سسٹم زیادہ ہو گیا ہوا ہے اگر ہمطلب جیسے ہماری آفیشلی ایپ ہوتی ہیں نا جو بہت ہی برانڈیڈ اور بہت ہی اچھی بلی ان سے ت ایس کچھ نہیں ہوگا بٹ تم اگر اگر ایسے مطلب کوئی الگ الگ سائٹس اگر تم یوٹیوب پہ دیکھ رہی ہو وہاں پہ بھی آج کل اتنی زیادہ کپڑوں کی ایڈ آتی ہیں کئی کوئی لوگ لیتے ہیں اب جیسے ہم دیکو تم نے لیا تمہارے سات فراڈ ہو گیا اب تم تو نہیں لوگی نا بٹ ہمیں کیا ہوتا ہے ہمیں نا ایک لالچ اجازت ہے ہم دیکھتے ہیں ہاں یار اس نے تو اس میں دو اتنے میں پانچ سو میں انہوں نے تو ہمیں تین چیزیں دے دینی ہیں بازار جائیں گے تو ہمیں پانچ سو میں ایک ملے گی ہمیں وہ لالچ پڑ جاتا ہے جب ہم لیتے ہیں نا تب ہمارے پاس اں تو کپڑا فٹا تا ہوا نکلتا ہے یہاں تو تمہیں بچی کا سائز دے دیتے ہیں پھر ان کو جب کال کرو ان کو کو ریٹرن ڈالو وہ پھر دیتے نہیں ہیں ان کی الگ پھر اپنی اپنے مسئلے ہوتے ہیں کوئی بولتا ہے کہ ہم نہیں کریں گے کوئی بولے گا ہمارے اتنے دن کی ٹائمنگ ہے کوئی بولتا ہے کچھ بولتا ہے پھر اس چکروں میں نا پھر من کو نا تھوڑا ا سر بس ایسے ہی چانتا
جی بالکل جی بالکل
جی جی
آف لائن کا تو آپ ہی اچھا رہتا ہے آف لائن میں
ہاں آف لائن میں تو ہم سب چیزیں دیکھ کے لیتے ہیں نا بارکنگ بھی کر لیتے ہیں تھوڑی بہت تو پھر صحیح رہپ ہے بارکنگ مطلب تھوڑا ہو جاتا ہے کہ چلو بھیا یہ اتنا لگا لو کہ وہ چلو لگا بھی لیتے ہیں کم کر بھی لیتے ہیں تھوڑا سا
جی اور سب سے بڑا جی جی اور سب سے بڑی بات بت کیا اچھی ہے اگر تمہیں پسند نہیں آ رہ سوٹ اگر تم نے گھر پہ آ کے دکھایا ہے یا تم نے کچھ اس میں خراب دکھا تم اگلے دن جاؤ چینج کروا کے
ہاںاں جی یہ تو یہ ہماری خاتونوں میں یہ تو یہ صحیح بات توتی ہے کہ مطلب ہمیں وہاں پہ چیز بہت پسند آتی گھر آ کے ہم دیکھتے ہیں تو چیز پسند نہیں آتی مسئلے ہو جاتے ہیں پھر ہم لو
جی جی جی پھر ہمیں ہوتا ہے نہیں ہم کو پسند نہیں آیا پ امی بولے گی یہ کلر نی صحیح ہے پھر آپ ہی بولے گی یہ وہ ہے پھر وہاں
امی چلو امی کو پسند آ بیاں ہمیں خود سیٹیفائز نہیں ہوتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے ہم وہ اس میں رہتا نا ایک تو زیادہ کلر دیکھ لو سوٹوں کے تب بھی کنفیوزن میں آ ج
جی جی ایک تو یہ بھی ہوتا ہے بٹ آپ دیکھو کئی کئی چیزوں کے لیے آن لائن بہت اچھا ہے اور کئی کئی چیزوں کے لیے خراب بھی ہے کو اب جیسے آن لائن کا تو زمانہ اتنا آ چکا ہے نہ اب اب تو تم کہیں باہر جاؤ تم کوئی ریسٹورینٹ جاؤ تم ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے کچھ کھا رہی ہو پی رہی ہو تم دیکھنا جیسے تم ریسٹورینٹ میں کہیں جاؤ دیکھنا جہاں پہ وہ لوگ ہوتے ہیں مطلب جو بوائز وغیرہ وہاں پہ لگے ہوئے ان کو دیکھو تم کیسے کتنی جلدی جلدی آن لائن پہ وہ پڑھتے ہیں آرڈرس پڑھتے ہیں اتنے آف لائن بیٹھے ہوئے لوگوں کو کم ہوتا ہے بٹ جتنا آن لائن کام چل گیا ہو ہر ایک کام آن لائن ہے آپی تم نے اگر کپڑے لینے جانے ہیں تم ہمارے پاس کیش نہیں ہے تم نے آن لائن کرنا تم نے کہیں دکان پہ گیا تمہارے پس ویسے نہیں تم فٹا فٹ سے شوہر کو فون کرو گی کہ مجھے ڈال دو بائی اتنے پیسے مجھے ڈال دو وہ تمہیں ڈال دیں گے تم جہاں مرضی اگر تم دو سو تین سو کلومیٹر بھی دور ہو تمہیں کبھی بھی ان لائن پیسے اجائیں گے دیکھو نا جی کتنی کتنی چیزوں کے لیے کتنی اچھی چیز بنائی ہوئی ہے انوں نے
یہ چیزوں کے لیے تو اچھا ہے کہ مطلب مطلب چلو کسی کے پاس پیسے نہیں ہے تو منگوا
جی جی جی اور کننی کننی چیزوں میں جیسے جیسے ہمارے ساتھ فراڈ ہو جاتے ہیں پھر ہمارے
پھر پھر غصہ آتا ہے پھر غصہ آتا ہے کہ کیوں منگو وایا ہم نے
جی جی جی ہمارا سماں بھی ضائع ہو جاتا ہے ہمیں پھر جی ہمیں ہمیں پھر سمجھ بھی نہیں آتی بس انہیں سب مسلوں میں تو ہم الجے رہتے ہیں پھر
جی ہہمہم
جی
اور بتاؤ
نہ ہمیں کوئی پھر صحیح طریقے سے بتاتا ہے پھر جب ہمارے پیسے خراب ہو جاتے ہیں جب پیسے ضائع ہو جاتے ہیں پھر ہمیں دکھ ہوتا ہے پھر بولتے ہیں ہائے اللہ میں نے کیوں کیا میں نے کیوں خریدا مجھے یہ لینا نہیںاہی چاہیے تھا کبھی کچھ اور کبھی کچھ بولتے ہیں بس
جی
یہی سب مسئلے ہو جاتے ہیں بس میں تو خود بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی تب سے پھر میں تو اتنا کرتی ہوں آپ ہی جیسے گھر کے کچھ سامان لے لیے
ہ ہ ہ میں تو میں نے تو بند کر دیا آن لائن کا سسٹم کیونکہ میری سمسیا جب سے یہ جو لبے والا کانڈ ہوا ہے نا میرے ساتھ تو میں نے تو بند کر دیا بالکل مجھے بہت غصہ آتا جب کوئی چیز غلط آ جائے نا تو بہت زیادہ غصہ آ گیا مجھے پھر میرے شوہر بھی مجھے وہہ ڈانٹتی ہے پہلے تو منگوا لیتی ہے پھر مجھ مجھ سے یہ غصہ ہو جات ہے تو اسی وجہ سے اچھا ہے نا شوہر کو غصہ کرنے سے سے پہلے خود ہی سنبھال جاؤ
جی جی یہی تو سب چکر ہے میں تو خود بڑی زیادہ پریشان ہو گئی تھی بسےف تم گھر کچھ اور سامان منگواتی ہو
ہاں کبھی کبھی منگوا لیتے بلنکٹ سے منگوا لیتے ہیں کبھی کبھی جی بلنکڈ سو والالت ہیں وہاں سے صحیح مل جاتا ہے تھوڑا پیسے تھوڑے زیادہ جاتے ہیں پر صحیح ہو جاتا ہے بڑھیا مل جاتا
ارے میں ہپ ایک بند بڑ اچھا وہی تو چکر ہے نا سارا
جی جی بالکل اب دیکھو کشمیری میں کشمیر میں گئی تھی تو وہاں سے کشمیر کش کش ممیری سوٹ لے کے آئی اتنے اچھے اچھے سوٹ بہت من منے کرا تات میںلب سب کچھ لے لوں کشمیری کڑھائی دیکھ کے مجھے اتنا اچھا لگتا ہے نا ماشاء اللہ اتنی ا اچھی کڑھائی ہو رہی تھی نا کے اوپر کہ من کر رہا تھا بڑا پیارا لگ رہا تھا کہ سب کچھ لے لوں میں
جی جی یہ تو ہے اور دوسرا یہ بھی تو ہے نا ساتھ میں آج کل کشمیری کتنی زیادہ سوٹ کشمیری کتنے جھمکے کشمیری چوڑی گھونگھرو والی اتنا کچھ آ گیا وہ ہے بس
اچھے آ رہے ہیں وہ ایسے لمبے لمبے ہوتے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں پہنے ہوئے
جی جی وہ تو ہے اور خوبصورت بھی وہ اتنے ہوتے ہیں بس تیں تو تمہارا تو جی کرتا میں لے لوں میں نے منگوائے ہیں ایک سائڈ سے میں تمہ بتاؤ گی اس کی فوٹو بھیجوں گی تم دیکھ نہ تمہیں کیس لگیں گے اگر تمہیں اچھے لگیں گے تو پھر بے شک تم میرے لے لینا توم میں ڈال کے دیکنا اگر تمہیں اچھے لگیں گ تو تم ایک بار ٹرائی کر کے دیکھنا کوالٹی ٹھیک ایسا لگے گا میں تمہیں نا اس کے ابھی شیئر کرتی ہوں پیج ٹھیک ہے آپ ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے خدا حافظ تحافظ